ہلو
السلام علیکم
وعلیکم ولیکم السلام کیسی ہیں آپ
جی سب خیریت آپ کیسے ہو
کیریر سم بھی کیا کر رہی ہیں
کچھ نہیں کھالی بیٹھے تھے تو ہم نے سوچا کہ بجی سے بات کر لیں
بہت اچھا کیا
ہاں جی اور بتائیے آج ہم کس موضوع پہ بات کریں ہیلو
جی بولیے
میں یہ بول رہی ہوں کیا اعظم کس موضوع پہ بات کرے
شادی
برکو کافی اچھا موجود سنا ہے ویس آپ میں
جی
ہاں جی ویشے نکاح انسانی زندگی کا ایک نہایت اہم ہوتی ہے
ہلو
ہیلو ہیلو
ہلو آواز آ رہی ہے
ہاں آ رہی ہے
جی بولیے
جی میں یہ بول رہی ہوں کہ جو نکاح ہوتی ہے وہ انسانی زندگی کا اہم ایسا ہوتی ہے
جی جی بہت خوبصورت نگار ہوتا ہے
ہاں جی ویسے آپ کی خاندان میں کسی کی نکاح ہے اس ٹائم
جی جی بہت سارے لوگوں کا ہو گیا ہے ابھی بہت لوگوں کا باقی ہے ماشاء اللہ
ویسے جو نکاح انسانی زندگ کے زندگی کا ایک نہایت اہم مقدس اور خوبصورت مرحلہ ہے
ہوں
جو دو افراد کو محبت احترام اور بھروسے اور ذمہ داری کے رشتے میں باندھ دیتا ہے
بہت خوبصورت
ہاں جی جی ا ویسے نکاح صرف دو لوگوں کا میل نہیں ہوتا بلکہ کہ دو خاندانوں کے درمیان محبت الفت اور ابتداری کا سبب بھی بنتا ہے
جی صحیح فرمائیں آپ
ہاں جی
ابھی بش میرے گھر پہ بھی شادی ہیں
جی اچھا ہاں تو ویسے لڑکیوں کی شاپنگ تو ابھی سے اسٹارٹ ہو گئی ہوں گی
جی بالکل اس میں تو بہت لڑکی کی شادی رہتی تو کتنی سوپن کرنی پڑتی
بالکل اش ہاری نشان اپنی زندگی میں ایک ایسے ہم سفر کی خواہش رکھتا ہے جو اس کے سکھ دکھ خوشی اور پریشانی میں اس کا ساتھ دے اور ہر موڈ پر اس کی حوصلہ افجائی کریں
بالکل سحی کر ہے
ہاں جی
شادی ہوتی ہے کسی کی اور ٹینشن کسی اور کو ہو جاتی ہے
بالکل کپڑے لینے میں شاپنگ کرنے میں
ا اب دیکھیے نا اب شادی میرے مطلب ریلیٹو میں ہے اب ٹینشن ہم لوگ کو ہے کیا لوں کیا پہننا ہے کیا نہیں بہت ساری مطلب م شادی کہاں ہے ٹینشن کہاں چل رہی ہیں
ہوں صحی فرمایا آپ نے تو ویسے شادی انسان کو تنہائی سے نکال کر ایک مکمل خاندانی زندگی کی طرف لے جاتی ہے جہاں محبت رحمت اور اپناپن موجود ہوتا ہے
مھے صحی فرمائی
ہاں جی ویسے ایک ہم بولیے
میں بولی شادی میں آپ بھی آئیے گا
جی بالکل جی بالکل کل ہم ضرور آئیں گے ہم بھی سوچ رہے تھ بج سے بٹ ٹائم بہت وقت ہو گیا ہے ہم م لے بھی نہیں ہیں تو اس بہانے مل بھی لیں گے بالکل ابش میں یہ بولوں کہ ایک جی ایک کامیاب شادی کی بنیاد سچائی وفاداری صبر برداشت قربانی اور آپسی سمجھ پر قائم ہوتی ہے
جی
ہاں جی جب میاں بیوی ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی بھوناؤں ضرورتوں اور جذبات کو سمجھتے ہیں تو ان کا رشتہ دن ب دن مو مضبوط ہوتا جاتا ہے
سر کرماری
ہاں جی اور بتائیے
اور سب خیریت ہے آپ بتائیے آپ کے گھر سلک ٹھیک ہے
ہاں جی ہمارے یہاں پہ تو سب ٹھیک ہے اور ویسے آج آپ کی امی جان نے کھانے میں کیا پکایا
آج بنا ہے چکن پلاؤ روٹی
جی مجھے بھی کافی پسند ہے
آپ کھاتے ہو
ہاں جی
اچھا آئیے گا کسی دن کھلائیں گے آپ کو
بالکل آئیں گے ہم بالکل بالکل ہم آئیں گے ضرور آئیں گے ویسے میں یہ بولوں کہ شادی انسان کو ذمہ داری کا احساس دلاتی ہے اور اسے اپنے فرض بہتر انداز میں ادا کرنے کی ترغیب دیتی ہے
جی
جی
یہ دونوں ردوں کو سمجھ جنا چاہیے نا
بالکل ان کا سکھ دکھ میں ساتھ دینا چاہیے ان کی پریشانیوں کو سمجھنا چاہیے چاہے ماشاء اللہ ہر وقت محبت سے بات کرنی چاہیے
جی
ہاں جی
تبھی تو دونوں کا رشتہ چلے گا جب دونوں سمجھ کر بھی چلیں گے تو
جی بالکل ایک بالکل ایک خوشحال خاندان ہی ایک بہتر اور فرمن سماج کی بنیاد ہوتا ہے
جی
ہاں جی بالکل اس لیے نکاح کو ہمیشہ سادگی ال اخلاص اور خلوص کے ساتھ انجام دینا چاہیے
جی
جی اور بتائیے کیا
آپ کب کر رہے ہیں شادی
جی ابھی تو نہیں لیکن کچھ ٹائم بعد ہو سکتا ہے
اچھا دیکھا جا رہا ہے
ہاں ابھی میرے سے بڑی بازی ہے ہماری
جی اچھا پہلے تو ان کی ہوتی
کیا
پہلے تو بڑی کی ہوگی
ہاں بالکل
جٹھ
جی
آج کل اچھے رشتے بھی کہاں مل رہے ہیں
ہاں اور بتائیے ویسے آپ کی نکاح کی شاپنگ ہو گئی
جی چل رہی ہے ابھی جب تک شادی نہ آ جائیی جب تک چلتی ہی رہے گی
جی بالکل ویسے آپ نے کیا پہننا پسند کیا ہے
لہنگا
ہاں زیادہ تر نارملی لہنگائی پہنتے ہیں
ہ ماشاء اللہ بہت اچھا لگتا ہے
ب ہاں ویسے آپ کے یہاں پہ مطلب ہمارے یہاں پہ تو برخہ پہنتے ہیں تو آپ برقہ نہیں پہنو گی
ج پہنوں گی نا پھر وہاں جا کے اتار دوں گی آپ پورا ٹائم پہ نہیں رہوں گی تو پھر لہنگا پہننے کا مطلب ہی کیا ہوا
بالکل ویسے آپ کے سورد ویسے آپ کے سوہر جی نے کرلی شاپنگ
ان کی بھی چل رہی ہے
اچھا جی ہاں صحی ہے ویسے
سب کی چل رہی ہے کچھ نہ کچھ گھٹتا ہی رہتا ہے
ہاں ویسے بھی شاپنگ میں تو کافی ٹائم لگ جاتا ہے موسم اتنا خراب ہو رہا ہے کہ من ہی نہیں کرتا
ج صحیح ہو رہے آج کل گرمی بھی تو کتنی پڑ رہی ہے
ہاں ویسے بالکل آپ کی امی سےان کیا کر رہی ہیں
امی جان ملی ابھی بنائی لڈو
اچھا جی ویسے آپ کے گھر میں تو کافی پھر رشتے دار آ گئے ہوں گے
ابھی نہیں ابھی ابھی کوئی نہیں آیا ہے آئیں گے دھیرے دھیرے سب
اچا آپ کی خال آپ کی خالہ اور واز بھی نہیں آئی ابھی تک
بازی ہے نا میری یہیں ہے
اچھا جی
جی باجی آگئے ان کے بچے آگئے ہیں چل رہی ہیں سبی سوپیں گ
ہاں صحیح ہے شاپنگ میں بھی کافی سب ایک ساتھ شاپنگ کریں گے تو کافی اچھی شاپگ ہو
اچھی بھی ہو جائے گی اور سب ساتھ بھی جاتے ہیں تو اپنا جس کو جو چاہیے ہوتا ہے لے لیتا ہے
ہاں بالکل
چوائس انسان پوچھ لیتا ہے
ہاں بالکل سبھی ساتھ میں شاپنگ کرتے ہیں تو کافی اچھا بھی لگتا ہے اور جلدی سے بھی ہو
ہو جاتا ہے صحیح بات اچھا
ہاں ویسے آج کل تو زیادہ تر آن لائن شاپنگ کرتی ہیں
دونوں کرتی ہوں میں آن لائن آف لائن جب من نہ ہوا جانے کا تو نائن
جی بالکل اصل خوبصورتی مہنگے انتظا انتظامات میں نہیں بلکہ محبت بھروشی اور نیک نیتی میں ہوتی
جی جائی بولے
جی انشا سادی انسان کی زندگی میں سکون اطمینان اور خوشی کا سبب بنتی ہے
جی صحی پرمایا
ہاں جی اور بتائیے
اور سب خیریت ہے بچے بہت اس سمے پریشان کرتے ہیں گرمی سے
ہوں گرمی بہت ہے نا ایسا لگتا ہے کہ بیٹھے رہو بس
صحیح یہ بارش ہو جاتی ہے نا تو اور زیادہ امس ہو جاتی ہے
ہاں بالکل
ادھر بھی پڑ رہ ہے گرمی
ا اور ویسے آپ کی جو آپ کے یہاں پہ نکاح ہے وہ کب کا ہے
جی کیا بول رہی ہیں ہیلو
میں یہ بول رہی ہوں کہ آپ کے یہاں پہ جو نکاح ہے وہ کب کا ہے
یہ عید ملا عد النبی کے بعد ہوگا ابھی ڈیٹ نہیں رکھی گئی ہے بس مطلب یہ پت کہ دو مہینے بعد ہوگی ہی ہوگی اب کس ڈیٹ کو ہوگی ابھی یہ نہیں کنفرم ہوا ہے
جی
اب وہ آپ دونوں فیملی بیٹھیں گے ساتھ میں تو پھر ڈسکسن ہوگا
ہاں بالکل کو یہ تو ہے ہی ویسے مجھے آپ سے بات کر کے کافی اچھا لگا چلو اللہ حافظ
اللہ حافظ